ہاں
آواز آ رہی ہے
آپ کی آتی ہے ہاں
ہوں
میری آ رہے ہیں اچھے سے
فون لگایا آپ نے
ہاں ہاں لگا گ ہے
ہاں اب صحیح ہے یہ کون سا ایئر فون ہے اس میں تو بہت اچھی آواز آ رہی ہے
پتا نہیں ما نہیں ہے
اچھا وائرلیس س بول بولے
میں نے کہا وائرلیس نہیں ہے
اچھا لیکن لیکن اس میں آواز بیچ بیچ میں کٹ جا رہی ہے
پت نہیں کیا پرابلم ہے پھر اس کی؟
پھر آپ کام بھی کر لیجے اب ہاں اب بھی ٹھیک
اب ایسے ہی رہے یہ بتائیں
نہیں میں نے کہا آپ کو اگر پروابلم ہو تو آپ کام کر لیجیے پھر
نہیں پرابلم کہاں ہے مجھے مجھے کام بھی کرنا ہے ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے
ضروری تو دونوں ہیں
مجھے سچ بھی بتا رہے مجھے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کشمیر میں پیدا ہونا تھا
ہ پتہ نہیں کیوں جب سے آپ یہاں سے آئے ہمارے یہاں دل ہی نہیں لگتا ہے
اچھا پھر میں نے کہا نا پھر آپ واپس آنے کی کوشش کیجیے
کیسے آ سکتے ہیں شادی بھی یہیں کرنی ہے گھر بھی یہیں پہ ہے پھر کیسے آ سکتے ہیں
وہ میں نہیں کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہ مطلب پھر بھی ایسے نا مطلب گھومنے کے لیے آیا کریے ہمارے ہم سے ملنے آیا کریے
ہوں یہ یہ ہو سکتا ہے
جب من کیا ایک ہفتے کے لیے آ گیا آپ کے پاس
ہاں بالکل اب تو ٹرین سے بھی آ سکتے تو
ٹرین سے لیکن بہت پرابلم ہوتی ہے دو جگہ بدلنی پڑتی ہے آپ کے یہاں ڈائریکٹ ٹرین نہیں جاتی ہے نا سری نگر
تو کیا پروابلم ہے دور بدلنی پڑتی ہے آپ کو ایک کام کرنا ہے خالی اپنے آپ کو لانا ہے سامان بالکل بھی نہیں آپ کچھ کپڑے یہاں پہ رکھ لو
ہوں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن انڈین ریلوے کیا ہوتی ہے اکثر لیٹ ہو جاتی ہے ڈیلے ہو جاتی ہے یا پھر کہیں ایسا ہوا جو ڈفرینس ہے وہاں جموں ہم پہنچے ہماری ٹرین نکل جائے کشمیر کے لیے
اچھا
ہوں اسی لیے تو نہیں گیا نا یہاں سے جیسے ٹرین جاتی ہے اس کا دو گھنٹے کا ڈفرینس ہے جو جموں سے چلتی ہے اب اگر وہ مس ہو جائے گی پھر مجھے ویٹ کرنا پڑے گا بارہ گھنٹے
ہ ہ ہ
اور اتنا دور ہے کہ بائی روڈ ادھر سے آ بھی نہیں سکتے
میں کل کر رہی ت ن شامکو کزن سے بات تمن چ پت ہی نہیں ہے اس نے بولا کی ای بات کریں گے مطلب رینڈم ہ تو میں نے کہا نہیں نہیں مجھے مطلب ایسی باتیں نہیں آتی ہے مجھے پتا ہی نہیں کیا بولنا ہے کیا نے
کام کرو سے آ اورتا
ہ پھر مجھ سے کیسے اتنی بات ہو جاتی آپ کی
پتہ نہیں خود ہی آتے ہیں
اچھا اچھا یہ بتائیے جیسے میں نے دیکھا کہ کشمیر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گروتھ باڈی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے میرے مقابلے
ہ ہاں
بہت زیادہ کیوٹ بھی ہوتے ہیں
ہاں
تو اگر مجھے کشمیر میں شادی کرنی ہو تو میرے اندر لوگ کیا خوبی ڈھونڈیں گے جو کم ہے
وہ مجھے نہیں پتا ہے
کیوں
مجھے کہاں پتا نے یہ
ہ ہ یہ بھی بات صحی ہے آپ کو کیا پتا ہوگا
وہ تو وہی دیکھیں گے مجھے کہاں پتا ہے
لیکن پھر بھی جیسے ہمارے یہاں کا مزاج ہے کیا دیکھتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہےیں تو ویسے آپ کو بھی ہم نے کہ معلوم ہوگا
چاہیے اچھا ہونا چاہیے کمانے چاہیے اور باقی اس میں کچھ برائی نہ ہو
ہ تھھربار اپنا ہو یہ تو یہ تو لازمی ہے
کیا
نہیں ابا نے کہا نا تمہاری شادی بھی ہمیں یہاں کرا دیں گے وہی میں نے کہا کہ میری شادی ہوگی بھی یا نہیں
اچھا میرے پاپا نے
ہاں
اچھا وہ تو پھر کرائیں گے اچھے سے ہاں
ایےبح میرے کو کال کیاے تھاے نا میں نے بتایا تھا صاحپ سے
ہاں ہاں آپ نے وہ بھی مجھے کل بول رہے تھے کہ وہ کچھ پیاز کی گاڑی بن رہے ہیں
ہی میں نے کہا میں نے کہا ایک بار کام پہلے اپنا سیٹ ہو جائے پھر ابھی تو مجھے سب سے زیادہ فکر ایے کہ ہے کہ کوئی کام ہو جائے میرا
ہاں ہاں ہم بھی تو سوچتے ہیں کہ ہمارے پاپا کبھی کوئی کام کٹ ہو جائے
ہ آپ کے بابا کا اور ہمارا بھی سچویشن دونوں کی ایک جیسی ہے ہ مجھے جب سے میں نے کام دیکھا ہے اپنے بابا کے ساتھ تو مجھے بہت ٹینشن ہو گئی ہے یہ جو قرض ہوتا ہے نا اس سے نیند نہیں آتی رات کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے س سوچنے لگتا نا مجھے جیسا لگتا ہے کہ کیا کریں کیا کریں
ہاں ہاں ہاں بالکل بالکل وہی ہوتا ہے پتا ہے کسم سے مطلب جب ہم یہ رینٹ پہ گار دیکھ رہے تھے نا مجھے کسم سے مجھے رات بھر نیند آتی تھی میں بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ کیا ہوگا کیا کریں گے آگے کی کیا ہوگا
آپ کے یہاں رینٹ ویسے کتنا ہوگا جیسے یہ گھر ہے اس کا رینٹ کتنا ہوگا
یہ جو گھر ہے یہاں تو مطلب اگر ایس ایسا گھر ہم نے پاپا نے دیکھا تھا ایسا گھر کہیں پہ اس کے تو منتھ میں بولا تھا سکسٹی تھاؤزینڈ
سکسٹی تھاؤزنڈ
ہاں منتھ کا بولا تھا پھر جو وہ کم سے کم دیکھ رہے تھے کم سے کم کم کم سے کم تھرٹی تھازنڈ
بہت ہی
ہم رینٹ پہ رہیں گے تو پھر تو ہمیں کبھی بھی کچھ نہیں کرنا ہے
ہ ہ وہی تو اتنا اتنا مطلب سٹی تھازینڈ کا مطلب یہ ہوا کہ سیون ای کتنا سیونٹ سیونٹ ہو گیا یہ اپرٹلی ایئرلی پھر اس کے بعد مینس بھی ہوگا پھر ایگریمنٹ کا بھی ہوگا
ہاں اور کیا ب بل وغیرہ
وہی چیز نا تو بہت زیادہ ہے کہ ہوا
میں نے خود پاپا سے یہی کہا کہ اگر ہم ایک بار رہ پھر گئے پھر ہم کبھی کچھ
ہاں پھر رینٹ رینٹ رینٹ کا ہی ہو جائے گا پھر
مطلب اس کا مکان مکان کا اگر قرضہ ہے مطلب مب یہ مکان کا ہی اترے گا لیکن وہ تو وہاں مطلب دینا تھا اور کچھ حاصل نہیں تھا
یہ اگر دیں گے تو یہ مکان کہ ہی اترتا رہے گا صحیح ہے
پھر میں نے ان سے بولا ان سے انہوں نے کہا کہ ایسا مجھے ایسا سے مجھے مکان مل رہا ہے کہ کیا کریں گے اس کا میں نے کہا اس سے بہتر یہی ہے کہ مطلب اگر ہم اسی میں پیسے لگائیں گے تو وہ تو اترتا رہے نظر نہیں لیکن ویسے ویسےد اگر نہیں تو وہ تو پرابلم ہی رہے گی وہ تو پروابلم وہیں پہ ہے اور یہ ہم ہمیں کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا
ہوں ہ نہیں اس میں تو یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے دھیرے د
دھیرے دھیرے اپر جائے گا ہاں ہاں وہی بالکل
میں بھی سوچتا ہوں میرے پاس پیسے ہو جائیں میں وہیں آپ کے پاس میں ایک مکان بنا لوں میں بھی ادھر رہوں گا
دوا اور ش کہر ہوگی ہاں
ہاں آپ کے پاس
اچھا
کیکہ جب شادی کر لیں گے پھر آپ کے گھر میں تھوڑے نہیں رہیں گے پھر تو آپ کی بھی فیملی ہوگی میری بھی فیملی کیسے ایڈجسٹ ہوگا
جیسے باقی بائیوں کا ہوگا
اور میری دو دو شادی ہوگی پھر اس کے لیے تو گھر چاہیے نا
آپ کی دو دو شرادیاں بھیھی ہوگی
کیوں ایک کشمیر میں کرنی ہے تو وہ تو ہو جائے گی نا
آپ نے پہلے سے پلان بنا کے رکھا ہے دو شادی کرنی ہے
اب مجھے ایسے لگتا ہے مجھے دو شادی کرنی ہے اس
کاش کاش میرے کاش میرے پسند بیوی کا نمبر ہوتا
ابھی رشتہ کینسل کرا دی تھے ابھی صی کہیں سل کر دو
ہاں وہ تو س وہ تو ٹھیک وہ تو ٹھیک وہ تو ٹھیک بات نا اگر پہل سے ہی ہوتا ورنہ پھر بع میں ہم کو
کیوں پرابلم ہوگی ہم ان کو مینج کر لیں گے نا
نہیں کری گی مینج
کر لیں گے نا ان کو مینج
وہ نہیں کرے گی نا
کیوں نہیں کرے گی ہم اس کو سمجھائیں گے
چلیے ٹھیک ہے جب آپ کو سمجھانا آئے گا تو پھر
ورنہ ورنہ تو ورنہ تو بیلن سے مار کھڑنے کے لیے تیار ہی ہے ہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کشمیر میں رہنا ہے تو پھر وہاں تو شادی کرنی پڑے گی
وہ میں کہہ رہی ہوں نا کر لو شادی پہلے اس کو تو منانا پڑے گا نا جب
وہ پتہ ہے رات کو کیا سوچا تھا میں نے م نے یہ سوچا تھا کہ جب مجھے کام کرنا ہے کشمیر سے تو میں ادھر شادی کر لیتا ہوں چھ مہینے وہاں رہوں گا چھ مہینے یہاں رہوں گا بتاا ہی نہیں پڑے گا بتانا ہی نہیں پڑے گا ج
آ کیاس سوالچ ک
آپ کے ہسبینڈ سنیں گے تو انسپائر ہو جائیں گے ہم سے
کیوں وہ کہہ رہے کہ مجھے ایک شادی پاکستان میں کرنی ہے
وہی لے نا مجھے وہ انسپائر ہو جائیں گے مجھ سے
میں کرتی ہوں آپ کو واپس کون